اسلام علیکم
وعلیکم السلام السلام علیکم
وعلیکم السلام کیا آپ ٹھیک ہو
جی میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو
بس شکر خدا کا گھر پہ کیسے ہے سب
جی سارے ٹھیک ہے آپ کے گھر پہ سبھی صحیح ہے
جی جی شکر پروردگار کا تو چلیے آج کے عنوان شروع کرتے ہیں آج گفتگو ہم کریں گے زندگی میں نظم و ضبط پر اس میں سے میں آپ کو کچھ الفاظ بولوں گی کچھ سناؤں گی اور آپ بھی مجھے آپ سے کچھ سنائیں گے ٹھیک ہے تو میں شروع کرتی ہوں چلیں نظم و ضبط کا مطلب ہے اپنی زندگی کو کوود و ضوابط کے مطابق گزارنا وقت کی قدر کرنا اور ہر کام کو منظم طریقے سے انجام دینا یہ ایک ایسی عادت ہے جو انسان کو کامیابی سکون اور عزت دلاتی ہے جو لوگ نظم و ذبط کی پابندی کرتے ہیں وہ اپ نی زندگی کے ہر میدان میں بہتر کر کر کار کر کردگی دیکھاتے ہیں نظا نظم و ضبط کی اہمیت طلبا کی زندگی میں بہت زیادہ ہوتی ہے جو طلب علم روزانہ وقت پر اٹھتا ہے اپنی پڑھائی کا اسکیڈول بناتا ہے اور وقت کی قدر کرتا ہے وہ امتحان میں اچھی کامیابی حاصل کرتا ہے اس کے برعکس جو طلباء سستی اور غفلت کا شکار ہوتے ہیں وہ اکثر اپنا اپنا قیمتی وقت ضائع کر دیتے ہیں اور بعد میں پچهتاتے ہیں نظم و ضبط صرف تعلیم تک محدود نہیں گر درد گر دفتر تجارت اور معاشرے کے ہر شعبے میں اس کی ضرورت ہوتی ہے وقت کی پابندی ذمہ داریوں کو ایمانداری سے نبھانا اور دوسروں کو حقوق کا خیال رکھنا نظم و ذبت کی مثالیں ہیں ایسے افراد ا پر لوگ بھروسہ کرتے ہیں ہے اور انہیں عزت کی نگاح سے دیکھتے ہیں ا اب اتنا میں میرا تھا جو مجھے الفاظ آپ کو سنانے تھے تو اب آپ اپنا سنائیے نظم و ضبط پہ کچھ
جی جی ضرور ضرور تو اسلام نے بھی نظم ضبط کی بہت تلقین کی ہے پانچ وقت کی نماز وقت پر ادا کرنا رمدان کے روزے رکھنا اور زندگی کے ہر معاملے میں کویت کی پابندی کرنا ہمیں نظم ضبط کا درس دیتا ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی نظم میں ضبط وقت کی پابندی اور بہترین اخلاق کی روشن مثال ہے آج کے دور میں کامیابی حاصل کرنے کے لے نظم ضبط بہت ضروری ہے جو لوگ اپنے مقصد کا تعاون کرتے ہیں محنت سے کام کرتے ہیں اور اپنا وقت بہترین انداز میں استعمال کرتے ہیں وہ زندگی میں ضرور کامیاب ہوتے ہیں نظمیں ضبط انسان میں خود اعتمادی ذمہ داری اور صبر پیدا کرتا ہے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی روزمرہ زندگی میں نظمیں ضبط کو اپنائے وقت پر اٹھنا وقت پر کام مکمل کرنا صفائی کا خیال رکھنا اور ہر ذمہ داری کو دل سے نبھانا ایک ا اور ہر ذمہ داری کو دل سے نبھانا ایک منظم زندگی کی نشانی ہے ایسی عادت عادتیں انسان کو بہتر فرد اور بہتر شہری بناتا ہے تو آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ نظم ضبط کامیاب زندگی کی کنجی ہے یہ انسان کو وقت کی قدر محنت کی عادت اور ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے اگر ہر فرد اپنی زندگی میں نظم ضبط کو اپنا تو نہ صرف اس کی اپنی زندگی بہتر ہوگی بلکہ پورا معاشرہ بھی ترقی اور خوشحالی کی راہ پر چلے گا تو مجھے امید ہے آپ کو میرا کہنا پسند آیا ہوگا
پے بڑا اچھا لگا جو آپ نے مجھے سنایا کافی متاثر میں ہوگی آپ کے ان الفاظوں سے ا تو اور آپ آ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنا وقت دیا آپ نے مجھے اپنے اہم الفاظ سن اپ نے وچار سنا ہے تو آپ کا شکریہ
جی جی آپ کا بھی شکریہ آپ نے بھی اپنا وقت دیا اور
جی چلیے پھر ایک ایک ٹاپک کی طرف جاتے ہیں جس کا نام خدمت خلق کیا آپ پہلے سنانا چاہیں گے اس بارے میں کچھ
جی جی جی ضرور
جی
خدمت خلق کا مطلب ہے اللہ تعالی کی رضا کے لیے انسانیت کی خدمت کرنا ضرورت مندو کی مدد کرنا اور لوگوں کے ساتھ
ہ
حسن سلوک سے پیش آنا یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے جو نہ صرف انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے بلکہ معاشرے میں محبت ہمدردی اور بے بےبھائی چارے کو بھی فوروغ دیتی ہے جو لوگ دوسروں کی بلائی کے لیے کام کرتے ہیں وہ ہمیشہ عزت اور محبت پاتے ہیں اسلام نے خدمت خلق کو بہت اہمیت دی ہے قرآن کریم اور حدیث میں غریبوں یتیموں بیواں اور مسافروں کی مدد کرنے کی بار بار تلقین کی گئی ہے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی انسانیت کی خدمت کا بہترین نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ضرورت مندوں کی مدد کرتے بیماروں کی عیادت کرتے اور لوگوں کی دکھ درد میں ا شریک ہوتے تھے تو یہ تھے میری طرف سے کچھ الفاظ خدمت کھل کے اوپر پر تو مجھے امید آپ کو پسند آیا ہوگا
جی مجھے کافی پسند آئے اب میں بھی آپ کو تھوڑا سا سناؤں گی تو امید کرتی آپ کی آپ کو بھی پسند آئے اور میں بڑے ترف سے وہ بیان کر سکوں تلفظ سے تو خدمتی خرف خلق صرف مال دینے کا نام نہیں ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا پاسے کو پانی پلانا بیمار کی خیریت پوچھنا پوچھنا کسی پریشان شخص کی ہمت بڑھانا اور دوسروں کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آنا خدمت ایک حلق ہے ایک مسکراہٹ اچھی بات اور نیک مشورہ بھی کسی کی مدد کا ذریعہ بن سکتا ہے طلباء بھی خدمت حلق میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں وہ اپنے دوستوں کی پڑھائی میں مدد کر سکتے ہیں صفائی کی مہم میں حصہ لے سکتے ہیں بزرگوں کو احترام کر سکتے ہیں اور ضرورت مندوں مند بچوں کی تل تعلیم میں مدد کر سکتے ہیں اس طرح وہ نہ صرف اپنا کردار بہتر بناتے ہیں بلک معاشرے کی ترقی میں بھی حصہ لیتے ہیں خدمت خلق سے معاشرے میں امن اتحاد اور ہمم مم ہمدردی پیدا ہوتی ہے جب لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو نفرت اور حسد کم ہو جاتا ہے اور محبت اور یقین بڑھتا ہے ایسا معاشرہ زیادہ مضبوط پر آمن اور خوشحال ہوتا ہے آج کے دور میں جب بہت سے لوگ غربت بیماری اور مشکلات مشکلات کا سامنا کر کر رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی حثیت کے مطابق ان کی مدد کرے اگر ہر شخص روزانہ ایک چھوٹا سا نیک کام بھی کرے تو معاشرے میں بہت بڑا بہت بڑی تبدیلی آسکتی ہے آخر میں میں یہ کہا آخر میں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ خدمت خلق ایک عظیم عبادت اور بہترین انصافی صفت ہے یہ انسان کے اخلاق کو بلند کرتی ہے اور اللہ تعالی کی خوش ندی حاصل کرنے کا ذریعہ بنتی ہے ہمیں ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنی چاہیے ان کے دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے اور اپنی زندگی کو انسانیت کی خدمت کے لیے واقف کرنا چاہیے اس میں ایک بہتر فرد بہتر معاشر رے اور کامیاب زندگی کا راز چھپا ہے اس سے ہمارا کردار بھی اچھا بن جاتا ہے ہم لوگوں کے دل کے زنگ بھی صاف ہو جاتے ہیں ہم لوگوں میں اور محبت بڑھ جاتی ہے اور انسانیت بڑھ جاتی ہے اور پرسلوکی آ جاتی ہے جو کی ایک بہت ہی انتہائی اچھی چیز ہے جو ایک ہر انسان میں ہونی چاہیے اور اسی سے انسان کو خوبصورت بن جاتا ہے کون اس شخص کو پسند نہیں کرے گا جو دوسروں کی مدد کرتا ہے جو ہر ایک انسان کی مسکرات جن ایک اتنے اچھا اخلاق ہے اتنا اچھا خدمت خلق ہے اس سے عزت بھی ملتی ہے معاشرے میں اور اللہ تعالی کا شکر بھی کرتے ہیں ہم لوگ سے شکران بھی بڑھ جاتا ہے دل میں یہ ایک بہت عظیم سی چیز ہے تو یہ تھا میرا سا میرے کچھ الفاظ خدمت خلق کے امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہو اور شکریہ آپ نے مجھے اتنے مطمئن سے سنا میں آپ کا بڑے دل سے شکریہ ادا کرنا چاہ رہی ہو چاہتی ہوں ہیلو ہیلو ہلو ہیلو ہیلو جی
آ رہی ہے اواز
جی آ رہی ہے آپ میں تب سے آپ کو بلا رہی تھی
جی میں تب سے واپس جواب دے رہی ہوں لیکن مجھے نہیں پتاہ تھا آواز نہیں آ رہی ہے تم جا کے الفاظ
چلیے پھر سے گفتگو کرتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ
اللہ حافظ